ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو
جسے وہ بڑھیا چر رہا ہے
کیا بات ہے بہت یاد آ رہی ہے
بس چل رہا ہے ایسے ہی
ہاں کیا کر رہ ارے بس کر رہا ہوں کا دن بھر
کہاں پر
آٹھ بجے سے سات بجے تک پورا گیارہ گھنٹے دین پڑتا ہے
پھر کتنا کما لیتی ہو وہ مہینے کا
ارے مہینے کا نو ہزار یہ تو
نو ہزار بس
بس اتنا ہی اور اتنا ٹائم دیکو کتنا ویسٹ ہوتا ہے
نو ہزار تو بہت کم ہے
اور کیا تین سوتے تھے گیارہ گھنٹے کام لیتےے
اچھا وہ کیا کرتا ہے آج وہ یننی گلجر
ارے گاہنی گلجر بہت آج پانی پیتا ہے
ہاں
اور تانبا تمباکو بھی پیتا ہے بہت اور ایل سی ڈی ایل سی ڈی بھیہ رکھا ہے وہ ایل سی ڈی بھی دیکھ پھر بہت ٹھنم
ایسے یہ میں مجھے یہ بولوں کہ وہ جو اس کا خواب تھا نا وہ ڈاکٹر بننے کا گئے نہیں کیا وہ بن گیا بعد میں
نہیں وہ وہ اس کا کھوا ادھورا رہ گیا اب اس نے وہ وہ کوااب پورا کرنے کے لیے بیٹے کو بلی چڑھایا تھا لیکن ہاں ہاں ہاں
لیکن وہ پورا نہیں ہوا کیونکہ ڈاکٹر بھی غدار نکلا
خچے
اس نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا اگر وہی خیال رکھتا ہے نا اس کا تو گنی گائنی گلجار بہت قربانی دیتا
اچھا گائنی گلجر بہت خطرناک ہو گئے آپ
ہاں وہ آج بہت خطرناک ہو گیا ہے
آپ کو پتہ ہے وہ وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا
ہاں میں نے سنا تھا آپ اس کے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے
ہاں لیکن وہ وہاں پر بھی بہت زیادہ ناٹے ہوا کرتا تھا
اچھا کیا ناٹی ایکشن کی وہاں پہ کالج میں بھی کر
ایک بار اس کو پرنسپل نے مارا
میں نے سنا میں نے یہ سچ اچھا میں نے ایک بار سنا اس نے ا اس نے ایک میڈم کو ہی پٹا لی
چھے چھیڑا چھیڑا نہیں پٹایا نہیں تھا بلکہ چھ
ارے نہیں میں نے سنا اس نے پٹایا پھر اس کو سبوں نے دیکھا
ارے نہیں یار وہ بات نہیں ہے اس نے نہیں وہ بات نہیں ہے اس نے اس کو چھیڑا تھا وہاں پر تو پھر اس نے اس کو پھر اس نے اس کو مارا تو پھر یہاں سے پھر کلچر بہت زیادہ یہ لال ہو گیا لال ہو گیا ہاں لاحال ہو گیا بہت زیادہ ہوٹ ہے گ لیکن ایک بات تھی یہ گلجیر میں وہ یہ تھی کہ وہ بایالوجی میں بہت آ گئی
اچھا اس کو بیالوجی میں بہت شوق
بایالوجی میں بایالوجی اس کو بہت زیادہ آتی تھی اس اسی لیے اس کو وہاں پر کالج میں بھی بولتے تھے گنی گلجر
اس گائنی گلجر بھی
گ گائنی گلجر کی جو بایولوجی ہے نا آج بھی جب وہ کسی لڑکی کو پڑھاتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سچ میں وہ
میں نے سنا اس نے کوچنگ سینٹر بھی کھولا تھا پھر
کوچنگ سینٹر اس کا ایک تھا کوچنگ سینٹر اس کا ایک تھا یہاں پر ترال میں دوسرا وہ سری نگر میں تیسرا وہ اور ایک برانچ تھی مجھے وہ یاد نہیں آ
ہاں مجھے لیکن وہ ماہر تھا اس میں میں نے سنا ہے وہ بہت اچھا پڑھاتا تھا اس اس کے لیکچرز اس کے لیکچرز بہت وائرل ہوتے تھے
بہت زیادہ وہ کسی کسی ٹائم یہ ڈی ڈیری نیشن ہو ہے نا ڈی ڈی ون ٹی وی پہ چینل اس میں بھی آتا ہے تو اس نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے بالوجی میں لیکن ایک بات تھی وہ نیاز پنجابی جیسا تھا
اچھا ٹھیک ٹھیک اچا وہ جیسا تھا تھا اس کو زیادہ شوق تھا ہوتی تو پرابلم ہوتی ک ن نہ
لیکن پڑھانے کا اس کا جو ڈھنگ ہے نا وہ جو پڑھانے کا اس کا ڈنگ ہے وہ بہترین ہے اور ہاں اگر اس کو باہر کے اگر اس کو باہر کی دنیا دیکھیں گی نا مطلب اس کا پڑھانے کا طریقہ باق چیز یہ سب چھوڑ کے مطلب اس کی جو نظر بری ہے اس کو چھوڑ کے جب اس کا پڑھانا دیکھیں گے نا باہر کے لوگ بھی تو وہ بہت زیادہ پریس ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ اس کو بہت اچھی مطلب کوئی رپوٹڈ کوئی اچھا کاسا کالج ملے گا یا کوئی یونیورسٹی اس کو ہائر کر سکتی ہے لیکن اس کے کی ایک یہ شہمت مطلب رہ گئی ہے اس کے ذہن میں کہ وہ زیادہ مطلب اس کی نظر بہت زیادہ بری رہتی ہے عورت
ہاں وہی وہی تو بات ہے دیکھو اگر اس کی نظر اچھی ہوتی نا
ہوں
تو وہ مسئلہ کریئٹ نہیں کرتا پھر وہ مسئلہ پیدا ہی نہیں کرتا پھر فتنا فساد وہ نہیں ہوتا پھر دیکھو جو اس کی نظر تو نظر میں ہے
ہاں
اس کے جو سپنے ہیں خواب ہے
ہوں
وہ پورے نہیں ہوئے اس کے بڑاس میں اس نے پررابلمس کھا ک کی
کہ آئے نا اور کیا
وہی وہی تو بول رہا ہوں دیکھو انسان کو زندگی ایک بار ملتی ہے
ہاں اور کیا
اگر دیکھو اگر اس نے اپنے بیٹے کو جنم دیا
ہاں
ٹھیک ہے اگر اس نے اپنے بیٹے کے لیے فیوچر ڈھونڈا
ہاں
یہ یہ ایسا کرے گا ویسا کرے گا میں اس اس کے خود خود اس اس کے لیے کچھ کروں گا اگر یہ اس نے خود پلان کیا
ہاں
سب کچھ پلانگ کرنے کے بعد اس کو اپنا فائدہ نظر نہیں آیا
ہاںاں یہ بات ہے
اگر اس کو اپنا فائدہ نظر نہیں آیا اس نے پھر پیٹٹی کی لائف پرو بات کر
وہی ہے نا اس کی جو اس کا جو ذہن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے
مطلب دیکھو مطلب باپ بیٹے کے لیے کتنا اچھا سوچتا ہے
بہتچا اک تو بور رہوے بھائی
ہاں وہی بول رہا ہوں اگر باپ بیٹے کے لیے اچھا سمچ جائے اس کو کیوں غصہ چڑھا اس کو کیوں نفرت پیدا ہو گئی کہ میرا بیٹا کہیں پہ آباد ہو جائے کچھ حاصل کرے اے
یہ دراصل فطرت کا معاملہ ہوتا ہے کسی کی فطرت اچھی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا فطرت کو چھوڑ کے اس کا جو مطلب ذہن ہے نا یا باقی چیز جو یا اس کی صلاحیت وہ بہت زیادہ وہ بہت زیادہ اچھی ہے
مطلب کیا اچھی لگی آپ کو صلاحیتس میں
صلاحیت میں خاص کر اس کی جو مطلب اس کو جو یہ پڑھانے کا طریقہ اس کا جو اٹھنا بیٹھنا باقی چیز وہ عمدہ ہے وہ بہت زیادہ بہت اچھا اچھا
وہ بہت بڑھیا ہے
اس میں ہم کوئی کمپرومائز اس کا اس کے ساتھ کوئی تقاضا ہی نہیں ہے ہمار ہمیں لیکن ہاں یہ بات ہے لیکن انسان جو ہے دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کو بنایا اس میں ہر ایک خوبی نہیں ہوتی ہے کسی انسان میں کام ک خوبیاں ہوتی ہے یا کسی میں کمی بھی ہوتی ہے ہاں تو گلجر گلجر بائی میں جیسے بھی ہم میں نے اس اس سے پہلے بھی آپ کو بولا ہے کہ اس کام کالج میں گھنی گلجر بولتی تھھی گائنی گلجر میں کوٹ کوٹ کے بری ہے یہ مطلب قابلیت ہاں کمیاں بھی ہوتی ہے
گائنی گلجیت نے جب آپ کو کال کیا
ہوں
جب آپ کو بولا میرے بارے میں وہ کیسا ہے آپ ٹھیک ہے کہ نہیں اس کو غصہ پ چڑھا
گ جرنی اس ٹائم مجھے پہل مجھے بات کرنی دو تو جب اس اس نے یہ مطلب فون کیا مجھے بلایا کہ میرا بیٹا کیسا ہے اس کو فون کرو میں نے جب فون کیا کیا اس کے بعد میں نے اس کو بولایا کہ میں نے اس کو فون کیا اس نے ایسا ایسا بتا تا کہ میں وہاں پر مطمئن ہوں مجھے وہاں پر کوئی سخت نہیں ہے تو پھر اس کی جو بڑاس ہے
آپ نے کیسے بولا اس کو وہ ٹھیک ہے وہاں پہ اس ٹائم میں نے بولا آپ کو
شاید آپ نے بولا کہ ایسے ہی مجھے لگا ہے کہ آپ وہاں پر ٹھیک ہو تو جب میں نے گلجر کو بولا ہے گائنی گلجر کو بولا ہے کہ آپ کا بیٹا وہاں پر سیٹل ہے وہ مطمئن ہے ہاں نہیں آمنے سامنے وہ مجھے مل گیا تھا
اچھا آمنے سامنے کہاں پہ ملا جب آپ نے بولا
وہی پر سٹاپ مجھے ایسے ہی مل گیا تھا شام کو شام کو مل گیا تھا اس نے بلایا کہ کیا کیا بول رہا ہے میرا بیٹا میں نے بولا ہے کہ لگ بھ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر ٹھیک کیا مطمئن ہے اس کے جو وہاں پہ گھر والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اچھی طریقے سے اچھے سے طقے سے بات بھی کر رہا اچھی طریقے سے وہ آ رہے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ اس کی جو بڑاشت تھی اندر والی تو اس نے وہ نکالی مجھ پہ ہی بولایا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا اس نے گالیاں دی اپنی بیوی کو یہ ان کے اپنی بیوی کو اپنے مطلب جو بھی اس کے گھر والے تھے ان کو گالیاں دی مجھے لگا ہے کیا وہ مجھے بھی دے سکتا ہے گالیا اس نے ایسی جس نے بلایا کہ کہ میرا جو بیٹا ہے وہ غدار نکلا اس نے میرے ساتھ بےئیمانی
اچھا میں نے مجھے میں نے کیا اس نے کیا بیٹے نے خود کیا تھا شاہ ہی تو ہو گد نہیں
شاید اس کو لگا ہے کہ میرے بیٹے نے ہی مجھ میرے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کو میں نے پھر وہ سمجھانے کی
مطلب کیا جو حقیقت ہوتی ہے وہی بولنا ہوتا ہے اس میں کیا شاید
وہی میں بول رہا ہوں مجھے وہ مطلب وہ آپ وہ آپ کا آپ آپسی معاملہ ہے وہ آپ خود سلجھا سکتے ہو اس کو بول سکتے ہو لیکن مجھے جوو لگا اس ائم کہہ میں نے اس کو بلایا کہ ایسے جو مجھے لگا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے وہاں پر تو میں نے اس کو ایسے ہی بولایا کہ آپ کا بیٹا وہاں پر اچھا سیٹل ہے تو آپ کو وہاں پر کوئی مطلب پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کی جو بڑاث اندر والی وہ اس نے وہ نکالی مجھ پہ مجھے لگایا کہ اب اتنی بڑاس اس کی نگری کہ شاید وہ مجھے بھی گالی دے تو پھر میں سوچا کہ میں اس کے منہ کیوں لگوں جب یہ میرے سامنے کیوں ہی آ گیا میں نے اس کے ساتھ بات کی کیوں
چلو اب یہ کال بھی اینڈ ہو رہی ہے ہونے والی ہیں چلو میں کرتا ہوں
اوکے اوکے